جی آواز آ رہی میری
ہاں آ رہی
اچھا رات میں کرو کال صبح کال کرو تو مطلب صحیح رہتا ہو بیچ میں کرو تو فر مت تو کچ کچھ پچچ
کیونکہ جب مطلب جگتے ہوگتے ہیں پھر سب کو کام ہوتا ہے تو ارے یہ لے آؤ وہ لے آؤ ایسا تو رہسہ چے
نہیں ویسی بات نہیں مطلب نیٹ ورک کی میں بات بتا رہا ہوں
آج نیٹورک بھی مجھے لگتا ہے فاسٹ ہوتا ہے صبح اور ایک ایک دم رات میں
ہوں تو س آدے لوگ سوئ رہے ہوتے ہیں
ہ کیونکہ جب فون بند کر دیتے ہیں اپنے آپ تو ہم لوگوں کا چالو ہوتا ہے اس لیے
ہوں بائیو اسٹوڈنٹ ہو نا تم
ہوں
نہیں
اچھا سوری میں بھول جاتا ہوں آٹھ سے
جی جی
ہ بلکر نہیں یار کیا بتاؤں چوٹی چھوٹی چیزیں بول جاتا ہوں وس
ارے ارے اس کے بعد کل میں آئی ہوں جب باہ ا باڈی پین ہوئی ت ا باڈی پین ہوئی ت ت کیا
ہوں تو صبح سے شام تک گھومو گی تو ہوگی نہیں
ہ بہت زیادہ بڑ پ ہو رہی تھیشان ہو رہی تھی مجھے ا رات میں سبا بھی مٹھی سے آپاں سوچ رہے میں کیا کروں میں کیا کروں کیا کروں ممی کو بھی نہیں اٹھا سکتے تھے چلو ار گو تھکی ہوئی ہے صبح صبح بچت بڑھ ہیں
ہوں بلنکٹ سے کھانا منگا سکتی ہو بلنکٹ کہہ رہا ہوں زومیٹو سویگی سے تو بلنکیج وہ نہیں کر سکتی کیون کہ دوا منگائیں گے
ارے یار س سا دکانوں میں تھا با
ہوں سحی کہہ رہی
اب میرے بائن میں تو آیا بھی نہیں تھا قسم سے نہیں آیا تھا میرے بائن میں ایک بار بھی
کیا نہیں آیا تھا
ابڑ کرر ل واڈرک سےچ میں بھائی میںج تڑا بج لا چلو ٹھیک ہے مجھے نیند آئی تھوڑی تھوڑی سی میں سوی تھی نہیں ابھی ہوھلی ہے سات بجے
ہوں دوا کھائے لو آپ
ہاں ابھی تو ٹھیک ہے تھوڑا سا آرام ر لو مجھے لگتا ہے کسی بھی چیز میں اگر درد ہے آپ کے یہاں پہ فیور ہے اگر آپ سو جاؤ ایک ایک ہی گھنٹہ کی م سوچو اس کے بعد آپ کو ریلیف مل جاتا ہے
ہمیں تو بھیا نہیں ملتا ہے
مجھے کل جاتا اچھا میں کبھی جلدی دوا نہیں کاتی ہوں میں بہت ریز کی وہاں مجھے نہیں پسند ہے اور میں بہت زیادہ مطلب وہ کرتی ہوں کہ ارے ٹھیک ہے ارے ٹھیک ہے اگر مطلب میں سر درد نہیں برداشت کر پااتی ہوں
اچھا
ہاں اگر مطلب وہ ن اتنی برداشت کر لوں گی کچھ بھی ہو چاہے فیور ہو باڈی پین ہو کچھ بھی اگر ایک دن سے دو دن ہوتا تین دن بھائی اگر دیکھ باڈی پین وغیرہ اس کی دوا تو میں جلدی کاتی ہی نہیں اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہے تھوڑا س آرام کر ٹھیک ہو جی ہے فیور تو میرے آتا ہی نہیں ہے جلدی میں بیمار نہیں ہوتی اسےو ہوتا ہوں جلدی
صحی ہے یار میں بھی کبھی نہیں ہوتا ہ بٹ کبھی ک بار ریئللی ہو
اور جب ہوتی ہ تو پھر بہت زیادہ ہو جاتی ہوں پھر مطلب ایک تو ہفتے کی فرصت
ہاں
ہاں ایسا ہوتا
واہ مطلب پورے مہینے کا کوٹا ایک بر میں پورا ہو ج
ہاں سوچا فیور آتا ہے تو مھ ارتا ہی نہیں کھ بھی ل نہیں اترتا پھر وہ اپنے ٹائم سے ہی اتر گا
مے یار تم جلدی اٹا دی میرے کو بھوک لگ رہی ہے اور
ہاں مجھے ب لگی ہے کیا کر سکتا
ہوں بناؤ میں آ رہا ہوں
او
ہوں
بناؤ پھر
گھر والے سوچ سو گے اے انی جلدی اٹھ کےیا
گھر والے ابھی گھر والوں کو پتہ ہی نہیں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے
ہاں آپ بھی آپ میں بول رہے ہیں
وہی تو گھر والے کی اچھے ہیں ہ
حھ ہے صحیح ہے
بناؤ ناشتہ بناؤ فٹافٹ میں آ رہا ہوں
ہاں اپ آج گ تو کیا خاؤ گی
ہوں جانتی تو ہو کیا پسند ہے
ارے بھائی تو صبح کہاں پ جی بتاؤ تو میں بہاڑ کیکٹ بناؤں ابھی
ارے ارے لنکٹ کر لو
ارے بگوان اتیس وز میں بیک تو آٹ ہے دس س دیتا م پورا ٹائم ہون رہتا ہے
تو وہی تبھی تو کہہ رہا ہوں
ہاں اور میں اپ پیپر لیتی ہوں
ہوں کر لو امول والی کر لو سب سے بڑی ہے نہیں تو ایک کام کرو
جی
دو لیٹر دودھ منگاؤ نیمبو منگاؤ پھر
ہاں
سب سے بڑی ہے
س ہے آ ل چا پ جبن ڈائریکٹ آ رہی ہے بندر تو کھڑنا روری ہے کیا
ارے تو پنیر پھر وہ صحیح نہیں رہتی ہے نا پھر یہ رہے گی کہ تم نے بنایا تھا پنیر
اچھا پنیر ہی میں نے بنایا تو یہ صحیح ہے خالی پنیر پا
ہوں پھر پنیر پکوڑا بنانا پھر
ہاں پنیر پکوڑا با
چکن بنا دو گی تو ٹرائی بھی کر لیں گے کیا ہوا
یار پتا ہے میں ایسا نہیں ہے کہ مطلب کھاؤں نا میں کبھی ٹرائی نہیں کیا ہوں
تو سب تو ٹیسٹ ہی نہیں پتا جیسا ہوتا ہے اس لیے تھا کبھی وہیا
ہوں یار میں خود چاہتا ہوں ایک تو فوٹو میں دیکھ دیکھ کے مجھے اچھا لگتا ہے بٹ اب جب جیسے شوپ میں ایسے دوست تھا میرا ایک تو ایسے ہی مطلب کہا کہ چلو لینا ہے میں کہ چلو بہت ٹائم پہلے تو میں اس کو دیکھ کے جیس حساب سے اس کو کاٹتے ہیں پھر نیلے ڈرم میں ڈالتے ہیں اور چھٹ پٹاتا ہے وہ خون ایک دم پھینکتے تھاے وہ دیکھ کے مجھے بڑا عجیب لگتا ہے
ہاں نو جاتین ہوگبی
اور پھر ایک بار کیا ہوا بھائی مطلب بھائی آئی ہیں بڑے بابا کر کے تو وہ کہ کہ آؤ چلو بناتے میں کہ چلیے میرا دوسرا گھر ہے وہاں گئے تو وہ پنی میں مطلب لیے تھے اور میں ہم کو دے دیے پھر میں ایسے پینٹ رکھ لیا تھا نے پیر پہ تو بھائی سار بھر اتنا برا کہ تب سے ایک دم خون خون ایک تو دیکھ کے میرا اور جیو ہو گیا
ابھی بھائی دیکھوار تم نے جب بھی دیکھا تو اس کو ایسی ہی حالت میں دیکھا نہ جب بھی دیکھا ہے نا اس کو کوئی گریوی کے ساتھ دیکھا ہے اس لیے
ہا ہا ہا ہا
فرق ہے نا ہم دونوں کو دیکھنے میں بھی تو کتنا زیادہ
نہیں تم ہو تم بچپن سے کھا رہی تمہیں عادت ہے اب ہم ابھی دیکھ تو میری عادت نہیں
میں تو بچپن سے کھا رہی ہوں
نہیں انڈا وغیرہ تو کھا لیتا ہوں انڈا میں کوئی دقت نہیں
اچھا انے ہو بھی کرت نہیںا یہ صحیح ہے
ہاں انڈا بھی کبھی کبھار اپنے سے بناؤ نا اور جب تھوڑا انڈا پرانا ہو جاتا ہے اس کی بھی مہک دیک کے پھر وہ بھی ہاں وہ بھی من نہیں کرتا وہ بھی من نہیں کرتا بٹ
بائی دیکھو میں مطلب میں دیکھی ہی نہیں ستی میں مطلب ایسی کچی ملک نہیں دھ سکتی نا میں کبھی مطلب کٹھے دھ سکتی ہوں مطلب اگر کبھی بنتا بھی ہے نا تو میں بھی چن جاتی نہیں ہوں بھائی جب بن جا تو مجھے لا کر دے دو
جی جی
مے عجیب لگتا ہے دیکھنے میں جو باتیں لگتا ہے عجیب جب کٹا ہوا وہ ہوتا ہے ریٹ لگا ہوتا تو
عجیب سا
اور باہر کی بھی تو کچھ سوچتے نہیں یارے بھائی باہر کا چکن یار اور میں چکن برگر کھایا یار اتنا ٹیسٹی تھا ادھر کا اتنا زیادہ ٹیسٹی تھا کہ میں
میرے کو وہ دیکھ دیکنے میں بہت اچھا لگتا ہے فوٹو میں چکن ٹک کیا کہتا ہے چکن لالی پاپ کہتے ہیں ہاں
ہاں ہاں چکن لوالی پاپ
ہاں ہاں کرسپی رہتا ہے وہ دیکھ
بہت کرسپ بہت ہوتا ہے وہ ہاں چکن پاپ کارن بھی بہت اچھا ہوتا ہے وہ تو وہ بھی بہت کرسپی ہوتی ہاں آ تو ہے
ہ ان میں کیا بھھرا رہتا ہے بھیا
کچھ بھرا نہیں رہتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی پیسز ہوتی ہے وہ بالکل پاپ کارن کی طریقے ہوتی ہے
اچھا اس کی اچھا اس کی پاپ کارن گاٹڈ گاٹڈ سمجھ گیا سمجھ گیا ہوں یک اب آئیں گے تو دیکھتے ہیں ٹرائی کرانا پھر
ہاں ہاں وہ پہ تو میں لگ گ ہی نہیں کہ مطلب یہ چکن کھ رہا ہوں میں اتنا ایک کرسپی ہوتا ت ایسا لگ گا کہ میں کچھ مطلب بہت اچھا کھا رہا ہوں لیکن اور وہ لوگ الگ سے مسالہ ڈال کے جو دیتے ہیں بھائی بھائی ب
چلو ہم لگ رہے ہے ہم کو بھی ٹرائی کرنا پڑے گا جس حساب سے تم بتا رہی ہو
ہاں ہاں بالکل س
تو گریوی والا صحیح رہتا ہے کہ سوکھا سوکھا
س رہتا ہے اگر آپ نہیں خات تو ایک سا ڈرائٹر س لو
ہے نا
ہاں ہاں سوکھا ٹرائی کرنا اگر پہلی بار کھا رہا تو سوکھا ٹرائی کرنا بہت اچا
کچا نہ خا لیں
مری دوستی ٹھیک ہے مطلب وہ بھی ایسسی بہت وہ کرتی تھی چکن سے نہیں بھائی میں نے کاتی ہے مے ج وہ کھانا نہیںکانا صرف بھائی میرے ساتھ چاہوں گی میں تو کھاتی ہوں نا کیونکہ بھائی میرا تو یہ ہے کہ مجھے ہر ہفتے دو ہفتے میں کھانی ہوتی بریانی وغیرہ کچھ بھی
تو میںپ سے پوچتی کہ اپنے لیے کچھ الگ سے وہ کھاتی ہندی والی باتوں جس میں ل وہ پانی رکھنی پل سکتی تھی منک لگے س پ
ہوں ہوں
ب کھانے لگے وہ آج بھی کاتی ہیں ہاں اب کہتی گھر پہ بنے تو بلانا ٹھیک ہے ت مے تو بلاانا ج
چکن پگلی ہو گئی ہے
ہاں اپنے گھر پہ وہ سپٹ نے مجھے کھلانا چاہیا باقیت میں کسی کو پتہ نہیں ہے وہ چکن کا تھی
ہ اچھا تو ہم کوئی سکھاؤ آ چکن کھان میں
ہاں ہاں بالکل سلاؤں گی میں آؤ ادھر آپ کو کلاتی ہوں چکن لوی پاپ کھلؤں گی اور چکن پاپ کن بھی کھلاؤں گی چکن برگر بھی کھلاؤں گی چکن برگر خا لو گ تو بھائی آ تو کہ ل پیاری ہو جائےؤ اس پاسپ کرسپی ہاں بہت کرسپی کرسپی کی پیسز پڑی ہوتی ہے مطلب ویسے اس میں ماس نہیں آتا ہے پتہ ہے جیسے نارمل میٹ میں ماس آتا ہے اس کو ماس نہیں آتا وہ صرف کرسپی ہوتا ہے
اچھا اچھا یہ بتا ھیک چکن میں اور جو وہ رہتا ہے وہ والا میٹ رہتا ہے کون سا
اچھا
ارے کیا کہتے ہیں اس کو بکرے کا تو اس میں اور اس میں کون چھا رہتا ہے
اچھا
ہوں
دیکھو مطلب لھ وہ زیادہ دیکھو ویسے مجھے بکیرہ میں کھ لیتی ہوں مجھے پسند نہیں ہے اتنا چک ہاں
تو وہ اپنے جو اس کے اوپر ہے کہ کس کو کیا پسند ہے لیکن ہاں مہنگا بکرا بہت ہے
مہنگا رہتا اور سننے میں سافٹ بہت رہتا
ہاں مطلب اس کی پیسز بہت سافٹ ہوتی ہیں
ہوں
بہت سوقے کا مطلب بہت سمل لگتا ہے
چلو کرتا ہوں پھر میں تم کو ہاں
ہاں جی